السلام علیکم ا
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہ ا ٹھیک ہوں
الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں ہاں شکر اللہ کا سبھی ٹھیک ہے بس یہ بیٹھی ہوئی ہوں آپ بتاؤ آپ کیا کر رہی ہو
بس بیٹھی ہوئی ہوں
بیٹا کہاں ہے آپ کا
ہاں
بیٹا کہاں ہے آپ کا
وہ سو گیا
اللہ کے حوالے
ہوں
باقی سناؤ کچھ باقی سناؤ اور
بس ٹھیک آپ ٹھیک ہو
آپ کچھ کھا رہی ہو جی جی جی الحمد للہ
کھایا نہیں
ہاں میں نے کھانا کھایا
آپ کو پتا ہے آج کل ڈرگس میں کتنے ہیں یہ ڈرگس والے ان سے ڈر بھی لاگتا ہے
یہ چیز ہی بری ہے اس کی بات ہی مت کرو اس نے تو تہل کا مچایا ہے کش میر میں آج تو انسان ڈر جاتا ہے
آج کل کالجز میں بہت لوگ ڈرگز کے بارے میں بات کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ڈرگز اسٹرس کم کرتا ہے اور انسان کو ر ریلیکس کرتا ہے
ارے ہاں نہیں کیا ریلیکس کرتا ہے یہ بات ہے کہ یہ
کچھ کہتے ہیں کہ ڈرگ زندگی بار بات کر دیتی ہیں میں کنفیوز ہوں سچ کیا ہے
ویسے سچ یہی ہے کہ ہر نوجوان کو ڈرگس کے نقصانات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیےتی ہیں جو انسان کے دماغ اور جسم پر پورا با برا اثر ڈالتی ہے کچھ لوگ شروع میں مزہ مز آئی ہاں ہاں
ساچی ہ کہ ڈرگز کا غلط استعمال انسان کے صحت حالات تعلیم سب کچھ ختم کر دیتا ہے
بالکل کچھ لوگ شروع میں مزہ یا چرستٹی کےلئے ڈرگز استعمال کرتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے وہ اس کی عادت پہ پھنس جاتے ہیں
ہاں اور کیا لوگ پھر جب اس میں گرتے ہیں پھر وہ نہیں واپس آتے ہیں
بالکل اس کی وجہ ہوتی ہے کچھ کچھ لوگ برے دوست ت کی سوگت میں آ کر ڈرگس لینا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ ٹنشن یا ڈپریشن یا زندگی کی مشکلات بچنے کے لیے آ ڈرگس کی طرف جاتی ہیں ہاں ہاں
ہاں اس کا بہت سا ریزن یہ ہوتا ہے کچھ لوگ تنگ آتے ہیں اپنی زندگی سے کچھ پریشانیاں کچھ اور کچھ پھر ایسے ایسے کام کرتے یہ نہیں سوچتے صحیح راستے پہ چلنے سے ٹینشن ختم
صحی بات ہے کچھ لوگ صرف تجربہ کرنے کے لیے ایک بار استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کی اس کے آدی ہو جاتے ہیں
ہاں اور کیا یہ کسی چیز کے لیے غلط چیز ہے بہت غلط چیز
ہاں بالکل اور ن نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے
ہاں یہاں تک کہ سگریٹ بھی صحت کے لیے بہت غلط ہے وہ بھی شوق سے آج کل کے لوگ بھییتے ت ہیں
بالکل جی ہاں کچھ ڈرگ س اتنے کھ خطرناک ہوتے ہیں کہ ایک بار استعمال کرنے کرنا بھی انسان کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے پہنچا سکتا ہے اس لیے کبھی بھی بھی کسی ب کسی کی بات میں آ کر یہ مذہ میں
ہاں آپ کی بات سچ ہے ہاں ہاں آپ کی بات سچ ہے جو سموکر ہوتے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں ان کی حالات بھی بہت خراب ہوتی ہے اندر اندر سے لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا ہے
بالکل ڈرگز دماغ دل جگر اور دوسرے اعضاء کو متاثر کرتے ہیں ڈرگس استعمال کرنے والا انسان کمزور ہو جاتا ہے اس کی یاداشت کمزور ہو
لیکن اس کو لگتا ہے میں سب سے بڑا تق
ہاں بالکل اس کی سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور کوئی مرتبہ وہ ذہنی بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے
ہاں یہ بہت بری چیز ہے اس سے ہر ایک کو بچنا چاہیے
بالکل ڈرگس صرف جسم کو نہیں بلکہ انسان کی پوری زندگی
زندگی تباہ کر دیتا ہے ہے ہاں ایک قوم کو تباہ کر دیتے آج اس میں سب کو انوالو ہیں سکول جاتے ہیں سکول میں بھی یہی بات یہ سب جگہ یہی اور ان سے ڈر بھی لگتا ہے پھر ان انسانوں سے
بالکل بالکل ایک نشہ کرنے والا شا اپنی تعلیم نوکری اور رشتوں کو بھی کھو سکتا ہے
ہاں یہ بات صحی ہے ہاں ہاں اور کیا لیکن ان سے کتنا ڈرتے ہیں انسان اگر ان کو
بالکل بالکل ان کی عزت ہی نہیں رو
نہیں ان سے بہت ڈر لگتا ہے ان کا سب کچھ چلا جاتا ہے ان کے ماں باپ کی عزت کی بھی چلی جاتی ہے
ہاں آپ کیا کھاتی ہو
کچھ بھی نہیں
نہیں آپ چ پا رہی ہو کچھ میں کیا ہاتھ سے چھین کھیلووں گی
نہیں کچھ بھی نہیں
اچھا ٹھیک
میں سو رہی تھی اس اسی لیے اس سے د آیا کہ میں آپ کو بولوں گی یہ رگس کتنی بری چیز ہے
اور کہ یہ بہت بری
اس پہ بات کرنی ضروری ہے ہر ایک کو اس کی اوئیرنیس دینی ہوک
ہاں بالکل ہاں اسی طرح ا ج کوئی ک اسٹوڈینٹ دوستوں کی وجہ سے ڈرگس لینا شروع کر دیتے ہیںو
ہاں ایک دوسرے دوست کی وجہ سے بھی
سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے ان کو سکون ملے گا وہ زیادہ خوش رہیں گے لیکن اصل میں ڈرگس ان کی بالکل بالکل ان کی پ پڑھائی اور مستقبل کو برباد کر دیتی تی ہے
ہاں ایک آپ کو پتہ ہے کالج والوں کو ایک مہم چلانی تھی
ہاں بالکل
یہ ڈرگس کے بارے میں ڈرگس بند کرنا تھا ان کو بین سگریٹ تک بین کرنی تھی تماکو سے کتنی بڑی بڑی بیماری منہ کی بیماری ہارٹ کی بیماری لگس کی بیماری
آپ کو پت یہ جو آج یہاں کشمیر میں پوری ورلڈ میں یہ جو اچانک سڈن ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں نا
وہ ڈرگس کی وجہ ہوتی ہے ہاں اور یہ اور یہ گندی گندی بیماریا جو نکلتی ہیں یہ بھی ڈر گس کی وجہ ہے
بالکل اور جو یہ ہوتی ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی یہ موت مطلب چھوٹ نوجوان مرتے ہیں وہ ڈرگس کی وجہ سے ہوتا ہے
لیکن ہماری غالطی ہے جب ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے فادر ان کو بولتے ہیں جاؤ دکان سے سگریٹ وہ لے زہر ہوتا ہے
ہاں بالکل صحی بات ہے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ویسے یہ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اس سے مدثر ہاں ہاں وہ تو نیٹورک ایشو تھا یہ مدثر عزیز تھا نا اس نے خود دیکھا ہے اس نے بولا ہے میں اس شاپ پہ تھا تو کوئی بچا آ گیا میں نے اسے بولا آپ کو کیا لینا ہے ہاں آپ نے بھی سنا اس نے اس کو بولا بیٹا کیا لینا ہے ج سگریٹ لینی ہے اس نے اس کو بولا ہے آپ کو کس نے بولا ہے بولا مجھے میرے پاپا نے بولا ہے
ہاں اور کیا باپ جب ایسے بول گئے میرے میرے لیے سگریٹ لا وہ خود بھی لائے گا پھر اپنے لیے
ہاں آج چار سال کا ہے پانچ سال سات سال آٹھ سال سے وہ خود بھی لائے آ جب وہ آٹھ سال نو
وہ بولے گا شام والے کو جھوٹ بولے گا بابا کے لیے ہے اور
مجھے ب خود صحیح بات تو سحی بات ہے
ہ میرے بھائی جو ہے تو دکان پہ ہوتا ہے اس نے بولا ہم چھوٹے بچوں کو کو د تے ہی نہیں ہے
ہاں اچھی بات ہے ان کو دینا ہی نہیں چاہیے جب ویسے ہی س زیادہ ہات تو تو شاپ کیپرس کا ہی ہونا چاہیے اس میں جب وہ چھوٹے بچوں کو دیکھ رکھیں گے نا یہ
ان کو نہیں دینا ہے
ان کو ہاتھ میں ایسی چیزیں دین ہی نہیں چاہیے ان کو بولنا چاہیے میں آ کے پیسے بھی ضبط کر لوں گا واپس جاؤ گار یہاں پہ کچھ نہیں ہے اس سے ان کو بھی پتا چلے گا کہ یہ گندی چیز ہے اور یہ لنے سے ہمیں پرہیز کرنا ہے لیکن سب سے بڑی غلط ان کے ماں باپ کی ہے جو جانے دیتے ہیں جو ان کو باپ خود نہیں جا سکتا ہے
نہیں وہ آج آج آج بہت خطرناک ماحول ہی ڈرگز کی وجہ سے ختم کی ہیں اس نے جوانی سب کی
کی ہے ختم ہم کیا بتائیں گے میرے بیٹے کو نہیں بولتا ہے ماموں بولتا ہے کہ جا وہاں سے ایسٹری لاؤ
ہاں اور کیا وہ گندی وہ شہر ہے
ا کیا اس اس نے وہ پین نہیں رکھا تھا منہ میں ہاں کیا اس نے پین نہیں رکھا ہاں وہ تو بات بھی نہیں کر سکتا تھا جب اس نے انگلی سے ایسے کیا بولا میں پھو پھو کو کرتا ہوں ایسے
ہاں اور کیا یہاں یہدار بی گھر والے بھی دیتے ہیں ب
ہاں اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا ہی ہوتا ہے ہاں چلو چلو ہم ان شاء اللہ اس بات کا خیال رکھیں گے بعد میں بات کریں گے اللہ حافظ